ہلو بھائی کیسے ہو
جی بھائی جان ہم کھی رے میں بتائیے آپ کیسے ہو
عام گھر میں سب ٹھیک ہو
جی بھائی جان آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں بھائیان ٹھیک آپ کی آواز تھوڑا سلو آ رہی ہے
جی بھائی جناب بولیے
میں بجان ک تھا کہنا چاہتا ہوں کہ آج صفائی کے بارے میں کچھ بات کریں گے صفائی کی اہمیت س ہر صحت مند اور طریقہ
ہیلو یہی بھائی جر آپ آواز نہیں آئی بھائیر
آپ سن رہے ہوا جا
یہ وجن آپ کی آواز نہیں آ رہی
آواز آ رہی ہے
اباری وھائی جان بولیے کیا بول رہے تھے آپ ہیلو تو
ہلو بجان آواز آ رہی ہے ہلو
جی بھ جان بولیے ہیلو بائیدر کال خراب ہو جائے گی اب کے باز ہی نہیں آ رہی ہلو ہیلو ج
ہلو ہلو
جی بھائی جان بلیے آپ کی آواز نہیں آ رہی بھائی جان
کیا آواز آ رہی ہیں
یںہاں اب ہاری با جان بولیے
میں نے بولا ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو گھر کا ویسٹیج ہمیں نکلتا ہے وہ دریابوں میں ڈالتے ہیں ندیوں
ہیلو ہیلو
ہ ہاں آپ کو آ رہی ہیں آواز
جی بھائی جان آپ کے بعس کبھی کبھی نہیاری کول خراب ہو جائے گا پلیز کوئی اچ اچھی جگہ پہ جا کر کے بات کریں ب جان
ہ میں نے بولا کہ جو ہمارا
ہیلو ہیلو ہیلو
ہلو
بھائی جان آپ کی آواز نہیںیاری کال خراب ہو جائے گی آپ کی
آواز ہی آپ میں تو کر رہا ہوں بات آپ کو نہیں آ رہی ہے آواز
جی وائی جان کبھی کبھی آپ کے بات آ ہی نہیں رہی بالکل بھی ہیلو ہلو ہلو
ہیلو
ہاں بھ جان بولی آپ کی اوز بہت کم آ رہی ہے کبھی کبھی آ رہی کبھی نہیں آ رہی
میں تو زور زور سے بول رہا ہوں شاید نیٹ ورک ایشو ہے
ہاں تو ایسا نا کوئی اچھی جگہ پہ جا کے بات کریے ورنہ پھر آپ کی کال خراب ہو جائے گی پھر بولو گے آپ بھائی کال خراب ہو گئی
آپ کو آ رہی ہیں آپ میری آواز اچھی سے
جی بھائی جانا بولی کیا بول رہے تھےپ
میں نے بولا جو ہمیں اپنا ماحول جو ہے وہ صاف رکھ رنا چاہیے جو ہم مطلب گھر کا جو ویسٹیج ہے وہ دریا و نالوں میں نہیں ڈالنا چاہیے اس سے پانی خراب ہو جاتا ہے باجان
بیشک بھائی جان بالکل
اور جو پانی ہم پیتے ہیں مطلب جو پانی ہمارے گھر کے اندر ہوتا ہے وہ پھر اس سے کیا ہوتا ہے بائی چانس بیماری بڑھ جاتی ہے
بالکل بھائی جائی
ہ اور ہمیں زیادہ سے زیادہ مجھے لگتا ہے پیڑ اگانے چاہیے جس سے کہ ماحول صاف رہے
بالکل بھی جن
اور بھائی آپ بتاؤ کچھ صفائی کے مدعے
جی بھائی جان دیکھیے آج کے ویکتی کے ہوتے جو کہ صاف صفائی میں صاف صاف صفائی بالکل نہیں رکھتے جن کی وجہ سے ان کو بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا وہ اپنے گھر کا کچرا ک بھی ڈال دیتے ہیں جس سے کہ گندگی سے مچھر ڈینگو وغیرہ ایسے بہت ساری بیماریوں کا ان کو شکار ہونا پڑتا ہے تو بھائی جان اپن کو اپنے گھر کی صاف صفائی اپنے پ آس پڑوس کے اپنے گلی موہلی لے کی سب کی سفائی رکھنی چاہیے بڑائی ج
ہاں بھائی جان بالل بالکل درست بات فرمائی آپ نے لیکن صفائی صرف گھر تک محدود نہیں رہنی چاہیے بھائی جان مطلب ہمیں پارکس اپنے جو آس پاس کے پارکس ہیں اسکولز ہیں کالجز ہیں وہ بھی صاف رکھنے چاہیے
بالکل بھائی جان
ہم کیا کرتے ہیں ہم پکنک کوئی بھی گھومنے جاتے ہیں کسی جگہ وہاں پر جو بھی ہم کھاتے تھ وہ جو ا وہ جو ویسٹیج ہوتا ہے وہ ہم وہیں پر پھینک دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ویسے بھی ماحول خراب ہو جاتا ہے اس سے
بالکل بھائی جان آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ جب سڑک پہ کچھ کھاتے پیتے ہیں تو اپنی گاڑیوں سے کچرے کو ایسے ہی بار پھینک دیا کرتے ہیں جس سے کہ میدان وہاں کا علاقہ ہے وہ بھی پردوشت ہوتا ہے اور جان جو کچرا ہوتا ہے ان کے مادھیم سے کئی ویکتی بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں اگر آپ نے کچھ کھایا پیا اس پلاسٹک کی پہنی کو اگر آپ نے کہیں سڑک پہ پھیک دیا تو ان وہ جانور کھاتے اور ان کی وجہ سے جانوروں کو بھی بہت زیادہ سمسیا کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ب جان اپن کو صاف صفائی کے لیے پہلے کچھ جاگرک ہونا پڑتا ہے پھر بعد میں اپن دوسروں سے کہہ سکتے ہیں اگر اپن یہ کھ کچرے کو ایک جگہ ایکترت کر کے کہیں پہ بھی پھینک رہے تو اگر اپن کسی سے بولیں گے بائی کچرے کا دھیان رکھ تو وہ واپسی سے بولے گا بھائی تو تیرا دھیان ر تو بہ جن اپن کو پہلے اپنی ہی اپنے گھر کے اپنے آس پڑوس اپنے پار سب کچھ جگ گہ کی صاف صفائی رکھنی چاہیے جس سے کہ د کوئی دوسرا ویکتی بھی دیکھے تو وہ بھی کچھ سیکھے
بالکل بھائی جناب نے بالکل درست بات فرمائی اور ہمیں مجھے لگتا ہے ہمیں روز روز نہانا چاہیے صاف کپڑے پہننا چاہیے اس سے کیا ہوتا ت کہہ ہم صحت مند رہ سکتے ہیں
بالکل بھائی ج
اور آج کل کے لوگ مطلب جو پیڑ کاٹتے ان کو ہمیں سمجھانا چاہیے کہ پیڑ سے کیا ہوتا ہے اس سے ماحول صاف رہتا ہے مطلب پیڑ جو ہوتا ہے وہ وہ آکسیجن چھوڑتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ حزب کرتا ہے بھائی جان اس سے کیا ہو اس سے کیا ہوتا ہے کہ گلو گلوبل وارمنگ جو ہے وہ بھی مطلب ہوتی ہیں اس سے گرمی بڑھ جاتی ہیں
بالکل بھائی جان لیکن اب کی بھائی جان یوا پیڑھی ہے جو ان چیزوں پر بالکل دھیان نہیں دیتی وہ بنا مطلب کہیں پ بھی اپنا کچرا پھینک دیتے ہیں پیڑوں کی کٹائی کی جاتی ہے دیکا ہوگا اپنی بڑی بڑی فیکٹریوں کے لیے کئی انک پیڑوں کو کاٹا جا رہا ہے تو ان سے کیا ہوتا ہے بھائی جان وہاں پر روزگار تو مل جاتا ہے لیکن وتی کا بہت ساری سمسیا کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ وتی کے عید کے بارے میں نہ سوچ کے اپنے آپ کو اپنے عید کے بارے میں سوچتے توکہ ان کو پ بتا اگر اپن فیکٹری کھولیں گے کچھ بھی کھولیں گے دو پانچ پیڑ کٹ جائیں گے تو کیا فرق پڑ رہا ہے لیکن وائیدان وہ دو پانچ پیڑ یا کسی ویکتی کے جیون کو بچا سکتی ہے کیونکہ آج کل اگر اپن کچرا کریں گے تو ان سے بھی بہت زیادہ اپنا ایریا ہے س وہ بہت زیادہ پردوشت ہوتا ہے اور اس گندگی کا سامنا اپن کو نہیں کرنا پڑتا ہے
بالکل درست بات فرمائییا بھائی جانب نے اور اس سے ببائی جہان ڈینگو ملیریا ٹائیفائیڈ ہوتا ہے اس سے مطلب کہ انسان صحت مند نہیں رہتا ہے مطلب اگر انسان صاف صفائی نہ رکھے ا یا مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب بھی ہم اپنے دوست کو بھی سمجھانا چاہے ہمیں جب بھی ہم گھومنے جائیں وہاں پر ہم کچرا نہ ڈالیں کیونکہ جب ہم مطلب ایک ایک نوجوان جب مطلب خود صفائی رکھے گی تبھی وہ دوسروں کو بھی بولے گا
بالکل و تو بھ جان آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرار نے صاف صفائی کے لیے کئی ابھیان چلا رکھے ہیں لیکن ویکتی کیا کرتے ہیں انہ دھیان نہیں دیتے ہیں وہ اپنا کچرا پھینک دیا کرتے ہیں اس سفا صاف صفائی کے لیے تو سرکار نے بھی بہت زیادہ نینترت کر رکھا ہے لیکن ویکتی ا اتنے آلسی ہو چکے ہیں نا کہ وہ صاف صفائی کے اوپ دھیان نہیں دیتے بالکل بھی وہ سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا میری صاف صفائی رکھنے سے کیا ہوگا اگر دوسرا گند یہ کر رہا ہے تو میں بھی کروں گا لیکن ویکتی کو اپنے آپ سمجھنا چاہیے اگر دوسرا غلطی کر رہاے ہے تو آپ اس غلطی کو سدھارو گے اگر کوئی کچرا پھینک رہا ہے تو آپ مجھے سمجھاؤ صبائے ایسا مت کرو اگر یا کچرا پھیک ہو گئی تو بہت ساری بیماریاں ہوتی ہے اور اپنے گھر کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو وہ بیماریاں زیادہ پروٹیسٹگ ہوتی کیونکہ وہ ان پر زیادہ جلدی اٹیک کرتی ہے
اس بات کہ ہی پائی جان آپ نے مطلب مجھے آپ سے بات کر کے بہت سیکھنے کو م مجھے امید ہے کہ یہ جو ہم نے بات کی یہ آگے بھی پہنچے
جی بالکل بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ جب تک کہ ال اللہ حافظ
اللہ حافظ